اسرام ویک برے ہم توٹلہ آئی با بار کا آ تھا ہ
عم السلام بڑھیا س اور خری
جی الحمد للہ خیریت رہ آپ بتائیں
ماشاء اللہ ہم بھی ٹھیک ہیں
اور بتائیے آپ کے توہار کیسے ہیں
ماشاء اللہ ٹھیک ہے اور ہے نہیں لگ رہا یار اچ جی الحمد للہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور بتائیے
کیا بنائی ہیں ار
آج میں کھانے پہ بنائی ہوں دال چاول اور میں مونگ کی دال بنائی ہوں ماشاء اللہ بہت اچھی دال بنتی ہے آپ بھی کبھی فٹرائی کریے گا
مشلہا مشلہا گ ہوتئی ہے بائیٹی میں وہ چکن بنانا چاہتا ہوں اور اس میں کیا کیا اپن وہ ڈال سکتے ہیں
جی چکن بنانے کے لیے آپ کو ریسیپی پوچھ رہی ہے بہت کا ہیلو جی ہاں جی چکن بنانے کے لیے ریسیپی
جی جی جی جی
کیا بنانے جا رہے ہیں
جی جی جیسے ابھی ہم جیسے یہ بتائیے ہم جیسے بنانا ہے مجھے ہاں تو ہم کیا کیا تمیں ڈالیں کیا کیا کریں تو مطلب بن جائے ہلو
چلیے تو جی آپ بنانے کی تیاری کیجیے
ہ
لہسن ادرک چل لیجے پیاز کاٹ لیجے پیاز لال کریے پھر اس میں چ کن ڈال دیجے اس کو لال ہو جائے پھر اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ پیسٹ بنا کے ڈال دیے پھر
ہ
پھر اس میں تھوڑا ادرک مرچی دھنیا یہ سب ڈال کے تھوڑا دہی ڈال دیجے پستک دھانیا ناریل یہ سب ڈال کے تھوڑا کس کے بھج ڈالیے خوب بھج جائے اس میں پھر ہوگے اپنے حساب سے گریوی لگائیے
ا ماشاء اللہ کیاول مطلب یہ ہے کہ اس کا جو وہ رہے گا جذائقا ماشاء اللہ بہت اچھا رہے گا اس کا
جی وہ آپ کے اوپر ہے نا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنا گری کا مطلب کتنا پتلا چاہیے آپ کو
جی جی ماشاء اللہج انشاء اللہ آج بنائیں گے اور اس کو
ماشاء اللہ آپ بنائیے اور بنا کے پھر بتائیے
جی جی جی جی بے شک بے شک بے شک دیکھیے آج کل کیا ہے نا باجی کہ آج کل لوگ موبائل بھیتنے مشغول ہو چکے ہیں کہ لوگ آج ک نماز سے دور رہے ہیں ابھی دیکھیے دوپہر کوئی کتنے لوگ سو جاتے ہیں ہے نا جوہر گئی ہے گئی لیکن نیند اتنی پیاری ہے لیکن شبد بے خوف اللہ کے بے خوف سے انسان اس میں ہے یہ نہیں جانتا کہ کل ال نفسل جائے قت ال موت اللہ ہر نفس کو دیکھیے
دیکھیے آپ کھانا مت کھائیے لیکن آپ کو نماز پڑھانا ہے تلاوت کرنا ہے قرآن پڑھنا ہے جب آپ اتنی چیز کریں گے کہ ماشاء اللہ تو آپ کے اندر سے رو ب رو دوسرے دن کے لیے خود بھی آب لگے گا کہ اب ہم نماز نہ چوڑے
بے شک بے شک بے شک لیکن آج کل لوگ دیکھیے کیا ہے کہ اللہ سے دور کیونکہ دیکھیے باجی آج کل لوگ نماز سے دور ہو چکے ہیں موبائل پہتنا مشغول دنیا ابھی ہے تنا پھنسے ہوئے ہیں کہ لوگ وہ ہو چکے ہیں کہ بھائی ہم کریں تو کرے کیا جائیں تو جائے کہ ہاں کیوں اتنا پریشان لیتے ہیں کیوںکہ اللہ سے دور ہیں لوگ آج کل
دیکھیے جب ہم پڑھیں گے نماز تو میرے بچے پڑھیں گے ہم ہماری دیکھ کے میرے بچے پڑھیں گے اور جب میرے بچے جائیں گے تو چونکہ دوست دن سوچیں گے تو یہ تو جا رہا چلیے ہم بھی چلے ن مااز
ب شک ب شک ا صحی بولا آپ نے یہ رہتا ہے کہ دیکھیے بچوں کو نماز کے لیے پاون بنانا چاہیے ٹائم ٹو ٹائم بیچنا چاہیے بے شک وشک اگر ماں باپ ہی نہیں کیونکہ دیکھیے جو جڑ ہوتی ہے وہ ماں باپ سے ہی ہوتی ہے
ماشاء اللہ آپ بات کر رہے ہیں تو لگتا ہے جیسے کہ کتنا اچھا لگ رہا نم آج
ماشاء اللہ ماشاءلہ اچا اللہ اللہ پقت دعا ہے کہ سب سب کوئی پانچ وقت نمازی بنے اللہ پاک سے دعا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا اخلاق محبت کریں اللہ پاک سا کہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں لیکن آج کل لوگ دیکھیے ہوتے کہ نہیں ہے نہیں ہے اس طرح بولتے ہیں کتنا مطلب یہ دیکھیے کہ دور ماشاء اللہ اللہ
اور آپ کی وہ بہن کا کوئی رشتہ وشہ آیا
ارے دیکھیے کیا ہے نا اللہ پاک کی طرف سے یہ سب رہتا ہے بھاجی انسان اللہ پاک دیکھیے رشتہ جہاں بنا کے بھیجا ہے جوڑا بنا کے جہاں بھیجا ہے اللہ پاک
انشاء اللہ چاہے گا تو بہت اچھا رشتہ آئے گا بہت اچھا بس اللہ کے اوپر آپ یقین رکھیے بس اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں اگر اللہ جو اتارا ہے تو جوڑا بنا کے اتارا ہے
بے شک بے شک بے شک کیا ہوتا ہےا دیکھیے اللہ تبارک تعالی عورت کو مرد کے بائیں پسلس پیدا کرتا بناتا ہے ہے نا جو انسان کے کے اندر مرد کے اندر ایک پسلی کم ہوتی ہے کیونکہ اس پسلی سے عورت کو بناتا ہے
ماشاء اللہ صحیح فرمایا
ہے نا دیکھے کیا ہیں نا کہ اللہ پاک نے جوڑا پہلے سے ہی بنا دیتا ہے تو دنیا میں آنے کے بعد بہت بھی ملتا ہے
صح
کیونکہ جو یہ روح ہوتی ہے نا روح اللہ سے ایک وعدہ کر کے آتی ہے کہ اللہ میں دنیا میں جاؤں گا تو آ تری عبادت کروں گا یہ اللہ میں دنیا بجاؤں گا تو تیری ہر باتوں کو مانوں گا لوگوں تک دین پہنچاں گا لیکن دنیا پے آنے کے بعد انسان کیا ہوتا ہے بھول جاتا ہے سب کچھ
صحیح بول رہے ہیں
ہے نا اور دیکھیے کیا ہوتا ہے نا کہ بھائ ایسا یہ دیکھیے سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں دنیا پہ اللہ نے بھیجا ہے تو ہمیں ایک نہ ایک دن مرنا ہے
صحیح فرمایا ہیں سبحان اللہ لیکن یہ آج کے
لیکن یہ سب کوئی سوچتا نہیں ہے کب کس کو موت کسی کے نہیں معلوم ہے نا اور قبر پہ یہ دیکھیے عجاب
جی اب دیکھیے میری ا دیکھیے اب میری امی عمرہ کر کے آئی ماشاءاللہ اتنی اچھی اچھی بتا رہی تھی اتنی اچھی اچھی ب آ رہی تھی بول رہی تھی اب جاؤ بیٹی آپ بھی
صحی بات ہے صحی بات ہے اللہ نے اگر مال دیا ہے تو آپ حج کریے زاکات دیجیے قربانی کرائیے اللہ نے اگرگر ہوں ہ بے شک لیکن ایسے کہ کیا ہوتا نا آج کل لوگ ارے اللہ ابھی کیا دراصل میں ابھی باجی کام اب میں بلکی جاؤں گا تو نماز پڑھوں گا اور دیکھیے کیا ہے نا آج کل باجی کیا ہے
ٹائم نکال کے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ ٹم نکال کے شام کو قرآن کھول کے بیٹھا کریے
بے شک بے شک بہت صحی کہا آپ نے بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت صحیح کہا آپ نے
انشاء اللہ شاید آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں
بے شک بے شک باجی میں آپ کی بات کو بہت اچھی طریق سمجھ رہا ہوں اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایک اور ن اور ایک کلاس محبت پت والا بنا ہے ہے نا کیا ہے دیکھیے کیا پتا کس کی بات کس کو لگ جائے تو وہ اللہ کی طرف روبرو ہو جائے
ماشاء اللہ ماشاء اللہ
اور دیکھیے انسان آج کل دیکھیے اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اللہ نے قربانی کو حکم دیا ہے لیکن آج کل لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ہمیں قربانی کروانا ہی نہیں ہے ڈرتے ہی نہیں اللہ سے لوگ سے سوچتے ہیں ہم حصہ لے لیے دیک کے حصہ میں آج کل یہ نہیں رہتا ہے کیونکہ غریبوں کا حق ماننا اس کو کہتے ہیں ہے نا انسان اپنا حصہ جب کروانے کراتتے ہیں غریبوں کا گوشت پہنچتا ہے ہے نا ایک ایک وقت کم سے کم وہ لوگ کھانا اچھے سے کھا لیتے ہیں غریب جو ہوتے ہیں مسکین ہوتے ہیں تو اللہ تعبیرات تالا نے ان کا حق بنایا ہے ان کے
ایسا کچھ نہیں ہے اگر ہم نیت کریں ہیں اللہ تعالی پورا کریں گے تو نیت کریں تو قربانی ہوگی نہیں ہونی ہے اور کوئی وجہ سے اگر ہوئی تو پھر اس کی تو بات ہی نہیں ہے لیکن انشاء اللہ ہم لوگ کے یہاں تو ہمیشہ ہوئی ہے
بےچک وہ تو ہم سب کی دیکھیے جس کو اللہ نے مالتی وہ تو کراتا ہی ہے مطلب میں بتا رہا ہوں جو نہیں کراتے ہیں جو یہ سوچتے اےیار ہمارا پیسہ نہ گٹ جائے
ماشاء اللہ آپ کتنی دین دین اسلام کے بارے میں جانتے ہیں ل تا ہے کہ بس آپ سے بات کرتے رہ کرتے رہے
دیکھیے لوگوں کے پاس ہے پھر بھی بولیں گے نہیں ہے دیکھیے الگ ڈر رہی ہیں لوگوں کے اندر ہے نا لیکن یہ رہتا ہے کہ اللہ سب جانتا ہے ہر دلوں کا راج جاننے والا ہے لوگ کیا سوچ رہا ہے کیا نہیں سوچ رہا ہے لیکن وہ لوگ کیا بینک میں اپنے رکھے ہوئے ہیں اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے فکس کرے ہوئے ہیں سب رکھا رہ جائے گا یہیں لوگ جائیں گے تو سب رکھا رہ جائے گا کون دیکھیے کون کیا کرے گا خود یوز نہیں کر پائے گا انسان لیکن کون یوز کرتا ہے لڑک کہ بچے
صح بول رہے ہیں آپ
ہاں لیکن آج کل لوگ بے خوف ہیں سب رکھا رہ جاتا ہے بے شک بے شک کہ اچھی اچھی تھی کہ بادشاہ
کرنے میں بہت اچھا ماشاء اللہ لگتا ہے کہ بات کرتے ہی رہے آپ سے
دیکھیے کیا ہے ن کہ آج کل دیکھیے اچھیے اچھے بادشاہیں کہ دیکھ لیجیے قلع قعہ وغیرہ بھی کھنڈار ہو گئی ہیں بےسک بے شک لیکن یہ آج کل دیکھیے کیوں کیوں ہوا یہ سب جوک اللہ سے
بے شک صحی فرمایا آپ نے
کل نفسل جائے قت ال موات ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے ہے نا لیکن لوگ یہ سوچتے ہیں ارے موت آئی دیکھا جائے گا نہیں لیکن موت سب کو وانی ہے اللہ پاک سے دعا ہے ہم سب کو ایک اور نیک بناائے ہم سب سے اللہ ماشاء اللہ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
سب کے پاس یہی باتیں پہنچے اور سب ہدات د چلیے ہوگیا آپ سے بات کر کے بہت اچھا اچھا لگا خدا حافظ
اللہ حافظ